سل علیکم جی جنابپ سب کیریئر سے ہو
الحمد للہ اللہ کا شکرہ جناب خیریت سے ہیں
جی اور سناؤ کیسے ہے وہ آپ کے جو وال والد والد جو س کھیری اس ہیں نا
سب بڑھیا سب بڑھیا اللہ کا شکر ہے جناب الحمد للہ اور آپ کے والدین خیریوں سے ہیں جناب
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والدین اور والد صحب خھیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے
ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے اور آپ کہ والدہ محترمہ خیریت سے ہیں نا
جی- جی الحمد للہ
کے لیے اللہ تعالی ہماری والدہ کو- سلامت رکھیں ماشاء اللہ کیونکہ جناب دیکھیے کہ والدہ جو ہوتی ہے نا یہ بہت ہی مطلب کہ مہربان ہوتی ہے اپنے بچوں پر قدردان ہوتی ہے مطلب اس قدر مطلب کہ مہربان ہوتی ہے کہ بچے کو ذرہ برابر بھی مطلب کہ تکلیف نہیں ہونے دیتے چاہے وہ بچپن ہو چاہے وہ بچے کی بچپنا ہو چاہے وہ بچے جوان ہو جائے پھر بھی اگر بچے کو مطلب کہ جرہ برابر کی تکلیف ہو جائے تو اسے دیکھا نہیں جاتا اور ماں بے چین ہو جاتی ہے
جی جی بے شک صحیح فرمایا آپ نے کہ جو مطلب بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے بٹ وہ جو ماں ہے جو اس کی چنتا کرتی ہے کیا وہ کتنا بھی بڑا ہوتا ہے کیا مطلب جیسے دور ج دور رہتا ہے ن جیسے دور چل جاتا ہے تو پھر فون کر کے پوچھتی ہے ان کے حال چال تو مطلب وہ سمجھ جاتی ہے ان کے دکھوں کو اتنے جو بچے ہوتے ہیں نا لڑکے ان کے دو- دکھوں کو سمجھ لیتی ہے ماں
بالکل صحیح بات ہے آپ دیکھیں آپ دیکھے جناب کہ مطلب کہ بچے کے بچے جب بچے بچپن میں ہوتا ہے تو ماں پھر بھی پریشان رہتی ہے کہ بچے کی اچھی طرح پرورش کس طرح ہو اور جب بچے جوان ہو جاتا ہے تو پھر بھی ماں پریشان رہتی کہ بچی کے مستقبل کس طرح ا ہو جو بچے کی مطلب کہ آگے آنے والا مستقبل سنور جائےائے ہمارے بچے اچھے سے کمانے لگے اپنے بیوی بچوں کو سنبھالنے لگے ہے کہ نہیں
جی جی سی فرمایا آپ نے بولی تو
جی
آج کل کی جو جنریشن ہے وہ تو سے ایسی ہو گئی ہے مطلب جو کہ مطلب اپنے جو مطلب جو اپنے والدین والد وہ مطلب تھوڑ وہ کہتا ہے تو سنبھال لے وہ کہتا ہے مطلب جو بھائی بھائی لڑ لیتے ہیں زمینوں کے معاملوں میں اس کے معاملوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے ایسا
جی جی ایسے ایسے معاملہ بہت ہوا صحیح بات ہے بالکل صحیح فرمایا کہ مطلب کہ بچپن میں ماں سب کو برابر سے پالتی ہے محبت سے پالتی ہے لیکن وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو ماں کو رکھنے سے انکار کرتا ہے ارے ماں کو تم رکھ لے یار چھوٹے بائی کو کہے گا ارےاں کو تم رکھ لے یار ہمارے بیوی بچے نے مج ارے ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں
جی بئی تو وہ تو بےیکار وہ غلط بات ہے نا ار مطلب ماں کو ایسے یہ ایک دوسرے کو اوپل ٹال رہے ہو کہ نہیں یار تو رکھ لے ای سی تھوڑی ہوتا ہے ار ہوتی ہے جو ماں نے اپلہ جو ماں ہوتی ہے جو ماں ہی بھید بھاؤ نہیں کرتی اور جو لڑکے ہوتے ہیں جو اتنے بھید بھؤ کرتے ہیں مطلب
بالک بالکل
ٹھ تو
ماں کو ماں کو ایسی نعمت بنائی اللہ نے کہ آپ کو اس کی قدر معلوم نہیں ہوگی ماں کی قدر آپ اس سے جا کے پوچھے جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے
وہ تو اور آج کل جو مطلب یہی تو مطلب جو دنیا میں رہتے ہیں نا مطلب جیسے جب تو کوئی یاد نہیں کرتا جیسے ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں بوسر وسرے یار ہو تو اتنے اچھے تھے ایسے تھے اور مطلب اس سے حال چال لیتے نہیں ہیں کوئی بھی ج بول زندہ رہتی نا پھر کوئی بھی نہیں آتا پوچھنے کے لیے اور جو مطب پھر ایسے جاتے پھر مطلب جو جانے کے بع تو کیا ہے پ سب یاد کرتے ہیں کہ یار اچھی تھی ہے تو وہ ایسی تھی
بالکل دیکھیے جب وہی جب ماں جب انتقال کر جب ماں جب زندہ رہتی ہے حیات سے رہتی ہے تو کوئی رکھ کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن ماں اگر تھوڑی سی دولت اگر جمع کر کے رکھی رہے کہ ان کے انتقال کے بعد سب لڑائی کر کے ارے میری ہے میری ہے ارے ہمارے میں برابر سے بانٹ دو ہے کہ نہیں سب یہ کہے گا رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ماں کو لیکن جب جائیداد ہو دولت تو کہ گ ارے برابر سے بٹے گا برابر سے کوئی زیادہ نہیں لے گا ہم سب اولاد ہیں
جائ جاد کے اندر تو مطلب جو ایسے ہو جاتے ہیں کہ لڑ لیتے ہیں بھائی بھائی کہ نہیں یار میں جا لوں گا میںے لوں گا اور جب ماں کی باری آتی ہے نا تو پھر کوئی بھی ہاتھ پھڑ نہیں کرتا سب کت نہیں یار ت رخ لیس ہو جاتی سبھی تو ایک پیسہ ایسی چیز ہے جو مطلب بائ بائ اس کا جو رشتہ ہے وہ قائم کر دیتا ہے پسہ زمین جائیداد ان چیزوں سے جتنا دور رہے اتنا اچھا
بالکل بالکل صحیح بات ہے دیکھیے ماں ایسی محبت اللہ نے ماں کے اندر ڈالی یہ شب کر ڈالی ہے کہ بچوں کی خاطر ایک دم فکر مند رہتی ہے کہ مطلب کہ بچے جہاں بھی کہیں جائے تو پہلے فون کرے پوچتی ہے کہ کھانا کھائے کہ نہیں کھائے حالانکہ بچے کہیں دعوت میں ہی کیوں نہظرئے تو یہ پہلے پوچتے ہے کہ بھائی اس کو معلوم ہے ماں کو کہ وہ جائے گا تو کھانا ہی کھائے گا کھانے کی دعوت میں گیا ہے لیکن پھر بھی پوچھتی ہیں کھا کھائے کہ نہیں کھائے
جی جی وہی تو بغیر وہ تو
بلکل صحیح بات ہے ماں جو ہے اللہ تعالی بہت عظیم نعمت عطا فرمائی ہے
جی جی الحمد للہ آپ نے صحیح فرمایا
جی اسی لیے دیکھیے ماں کی خدمت جہاں تک ہو سکے ماں کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے
جی نہیں تو آج کل جو جنے سےنے وہ مطلب ایسا ہو گیا ہے ماحول بہت زیادہ خراب آج کل کیش کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے پہلے جیسے ایسا نہیں ہے جو پہلے تھا نا پہلے کے جو لوگ تھے انشاء اللہ وہ مست مطلب وہ صحیح تھے میرے ٹائم میں جو اب کے بارے میں جو مطلب جو وقت کے ساتھ سب بدل رہا ہے
بالکل صحیح بات ہے آپ دیکھیے آج آج کی جنریشن جناب ایسا ہو گیا ہے کہ ماں کے اوپر یہاں تک کہ ہاتھ اٹھا دیتا اللہ
جی جی وہی تو وہی تو بات ہے
اولا ہو رہی ہے
جی جی
جی آج کے جنریشن اللہ اللہ حسمت اللہ معاف کرے بتائیے کہ مطلب کہ ماں کو ستانے سے اور ماں پہ ظلم کر کے اپنی تو جنت کو برباد کر رہا ہے دنیا میں ہی جنت کو برباد کر لیا وہ اس کا ٹھانا کہاں رہے گا جب کہ اللہ نے خود فرما اللہ کے نبی خود فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لئے جنت ہے یا جہنم ہے تمہیں مطلب کہ چننا ہے تمہیں ڈیسائڈ کر کرنا ہے والدہ کا جننتو کا ہوناارکھا
جی بے شک صحیح فرمایا
اس کی خدمت کر کے لے جنت اپنے لیے ایک کما لو یا ان کو نہافرو ان کی مطلب کہ تو نافرمانی کر کے اس سے ظلم کر کے تم اپنے لیے جہنم تیار کر لو
جی جی الد للہ آپ نے صحیح فرمایا مطلب وہی تو ہے جنریشن کے جو وقت کے ساتھ مطلب سب چینج ہو رہا ہے آج کل بس پیسہ بڑا ہو رہا ہے آج کل کے مطلب پیسے کے لیے لوگ بار اتنے اندھے ہو چکے ہیں تو مطلب پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں آج کل آج کل مطلب ان لوگوں نے آج کی جنریشن نے مطلب پیسہ کو اتنا بڑا بنا رکھا ہے نا کیا بتائے ماس پہے مطلب جو آج کل کے نوجوان بھی اتنے زیادہ ہو رہے ہیں مضبور ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ
آج کی جنریسن جو ہے بہت ہی مطلب کہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہے اور آج کے جنریشن جو ہے ماں باپ ماں باپ کو مطلب کہ تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے والد ہیں والدہ محترمہ ہیں ان کی کس طرح قدر کرنی چاہیے اس کو کس قدر رہنی چاہیے ٹھیک ہے نہیں
جی جی اس پہ فرمایالہ وہی تو آج کل کا تو مطلب کہ گالی دیتے ہیں ماں باپ ابال لیتے ہیں مطلب جو سے آگے جنریسن ان کا مطلب جو ماں باپ نے تھوڑا سا قابو نہیں رکھا نا ان کے پروجائے اس کو جسے ماتھے پہ چلاتے ہیں نا مطلب جو لاڈلے ہوتا ہے پھر وہ ایسے بگڑ جا ہے جیسے اکلو آتا نا پھر وہ تو یار وہ سنگت کے اوپر پڑتا ہے فرق
بالکل بالکل جی جی ہاں سنگت کاثر ہوتا ہے کہ ہاں آج کی مطلب ہ آج کی جنریشن جو دیکھتے ہیں باہر کے ماحول کو دیکھ ہوئے کام کرتا ہے کہ ارے یار یہ سب اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتا ہے تو ہم کیوں رہے اپنے ماں کو ماں کو اپنے ساتھ کیوں رکھے ہم ماں کی ماں کییکھ بھال ہم کیوں کریں اپنے ایش موت سے رہیں گے اپنے بھی بچوں کے ساتھ رہیں گے ہے کہ نہیں یشو آرام کی زندگی کےلے گزاریں گے
جی آج کل مطلب سب الگ رہنا چاہتے ہیں مطلب پیسے لے کر جیسے جائی ج رہ میں بٹوارا ہو گیا تو سب الگ الگ کسی کو کسی کا مط
اتنے مطلب کہ بیوقوف اورحمک لوگ ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم الگ رہیں گے ماں سے الگ رہیں گے باپ سے الگ رہیں گے تو ہم سکون والی زندگی گزاریں گے بس آئیے لیکن جب ایسا نہیں ہے کہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیے ان شاء اللہ آپ کی زندگی سک کو والی گزرے گی
وہی تو صحی فرمایا آپ نے وہی تو ماں ایک بار ہی ملتی ہے کیونکہ ماں ماں دوبارہ تھوڑی ملے گی آپ ان کو
بالکل صحیح بات ہے دنیا کی دولت شہرت عزت آپ کو مل جائے گی یہاں تک کہ بیوی بھی آپ کو یہ پہلی بھی بھی اگر چلی جائے یا خداخواستہ کچھ ہو جائے لیکن پھر بھی مطلب کہ آپ کو دوسری بیوی مل جائے گی لیکن ماں آپ کو نہیں ملے گی اور ماں بھی مل جائے گی تو آپ کو پہلی جیسی ماں محبت کرنے والی نہیں ملتی
ھر وہ سوتے لی مایا پھر وہ جو مطلب سگی م ہوتی نا سگ م
بالکل بالکل صحی بات
جی اور آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا
جی ہمیں بھی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں جنت کمائیں کیونکہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت اللہ نے رکھا ہے تو ہم یہ ہم کو کوشش کرنی چاہے کہ اپنے اوپر جنت کو واجب کرے جہرنم کو واجب نہ کرے ان شاء اللہ پھر بات ہو خدا حافظ
خدا حافظ